جی کمارا
وعلیکم السلام ورحمتۃ اللہ وبرکاتہ جی جناب خیریت ہے جی جی الحمد للہبھی ٹھیک ہیں جی بتائیں اور گھر میں آپ کے سب کیسے ہیں جی اور بتائیے آپ کی آپ کی پڑھائی کیسے چل رہی ہے
پڑھائی تو بھی مطلب اتنی زیادہ اچھی نہیں چل رہی کیونکہ آج کل دیکھیے نا اتنا ڈسٹریکشن ہو گیا موبائل فون وغیرہ سے سوشل میڈیا سے تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے
جی جی
دیکھیے نا اگر ہم دیکھیں گے جو ہے تعلیم ہر انسان کہ زندگی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے نا
جی جی صحیح فرمایا آپ نے
جہالت کی اندھیروں کو ختم کرتی ہے اور انسان کو کامیابی کی راہ دکھاتا ہے تعلیم جو ہے نا صرف تابق علم کا نام نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ انسان کی شخصیت سوچ اور رویہ کو بہتر بناتی ہیں کسی بالکل بالکل اسی طرح کسی بھی ملک کی ترقی اس کی تعلیم یافتہ افراد پر مبنی ہوتی ہے اگر کسی قوم کی ارات جو ہے نا تعلیم یافتہ ہو تو کیا ہوگا کہ وہ قوم جو ہے ہر میدان میں ترقی کرتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تعلیم ہر انسان کی بنیادی حق ہوتا ہے ہے نا
جی جی اب بہت زیادہ ضروری ہے انسان
بالکل اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے تعلیم انسان ہاں بالکل بالکل بالکل آپ نے بالکل درست بات فرمائی بہت سہحمت ہوں میں آپ کی بات ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے جسے آپ نے بھی فرمایا کہ تعلیم کیا بھرمایا آپ نے
جی
آپ نے کیا فرمایا تھا کچھ طالب کو صحی راہ دکھاتے ہیں نا ہاں یہ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تعلیم انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتی ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا یہ انسان سمجھدار ذمہ دار اور با اخلاق جو ہے بناتی ہے تعلیم جو ہے نا کہ بدولت کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جو ہے صلاحیتوں کو پہچانتا ہے اور انہیں بہتر طریقے سے استعمال کرتا ہے جو ہے نا تعلیم یافتہ افراد نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے بلکہ اپنے گھریلو اور گھریلو جو ہوتا ہے اور معاشرے کی ترقی میں بھی جو ہے اہم کردار ادا کرتا ہے نا
جی جی جی
اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے ہر انسان کے سپنے اور مقاصد ہوتے ہیں ان مقاصدوں کو حاصل کرنے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے دیکھیے جیسے کہ ڈاکٹرس ہو انجینئر ہو ٹیچر ہو یا سائنٹسٹ ہو یا کوئی لائر ہو یا پائلاٹ ہو اور دوسرے پ جو ہے دوسرے پہلو میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے کیا چاہیے کہ تعلیم بنیادی ضرورت
ضرورت ہے جی جی اسے انسان پڑھاائے جی تعلیم سے انسان اپنا مستقبل بنا سکتا ہے ہاں جی پڑھائی لکھائی اگر نہیں ہوگی تعلیم نہیں ہوگی تو اس کو کچھ چیز پتے نہیں ہوگی اس کو اپنے رائٹس نہیں پتا ہوں گے اس کو اپنے وہ اپنے اپنا اپنا مطلب خود جو ہے اپنا وکاس نہیں کر پائے گا وہ اپنے بارے میں خود نہیں سوچ پائے گا وہ جی آگے بڑھ نہیں پائے گا اتنے میں رہ جائے گا اس کی سوچ ڈیولپ نہیں ہو پائے گی ہاں لوگوں کو لوگوں لوگوں کو کو بھی موٹیویٹ نہیں کر پائے گا لوگوں کو بھی تعلیم مطلب اب اس کو جیسے خود تعلیم والا ہے اس کو جانکاری ہے کسی چیز کی بھی تو وہ اگل تک پہنچائے گا جب اس وہ خود ہی نہیں جانکاری رہے گی تو اگلے اگلے والے کو کیا بتائے گا وہ
آپ نے جو ہے بالکل جو ہے بالکل اچھی بات فرمائی آپ نے دیکھی نا اگر ہم دیکھ گے کہ تعلیم انسان کو روزگار کا بہتر موقع فراہم کر ہیں اور اس کی جو ہے معیشی حالات کو مضبوط بناتی ہیں اگر ہم دیکھیں گے نا الا کی تربیت کیا ہوتی ہے تعلیم سے دیکھیے نا اصل تعلیم صرف کتاب پڑھنا جیسے میں نے پہلے بھی بتا کا نام نہیں ہوتا ہے تعلیم ہمیں جو ہے سچ بولنا ایمانداری محنت اور صبر برداشت اور دوسرے کا احترام کر
احترام جی بڑے چھوٹوں کا ادب لحاظ
ہاں بالکل بالکل دیکھی نا ایک تعلیم یافتہ انسان اپنے والدین استادوں اور بزرگوں کی عزت کرتا ہے اور سمج میں سمجھ میں امن سماج میں جو ہے امن اور
ہاں
فروغ دیتا ہے نا
جی جی صحیح
جس
جی لیکن اسکول بس کا یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم مطلب اپنا تعلیم مطلب وہ وہ بھی ہو سکتا ہے اپنا مطلب ریلیجن کا بھی ہو سکتا ہے بہت ضروری ہے اور جو دنیا بھی ہے وہ وہ بھی بہت ضروری ہے یہ نہیں کہ ہم بس مطلب اپنا ریلیجن کہ مطلب تعلیم حاصل کرے اور دنیا بھی نہیں دونوں ضروری ہے کیونکہ دیکھیے ہم اپنے ریلیجن سے جڑ رہیں گے تو ہم اپنا اپنے مطلب اپنے بزرگوں اپنے جو پرانے ہو چکے ان کے بارے میں جانکاری ہم کو مل سکتی اور جو مطلب جو دنیاوی تعلیم ہے وہ ہم کو زندگی کہ مطلب جو آج کل جو چل رہا اس حساب سے ہم کو زندگی جینے کا وہ بتائے گی
بالکل آپ نے بالکل درست بات فرمائی لیکن اسی طرح اگر ہم دیک گے جس معاشرے میں اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ جس معاشرے میں تعلیم کا معیار بلند ہوتا ہے نا وہاں جو ہے جرم جہالت اور غربت کم ہوتی ہے تعلیم یافتہ اپر نئے آئیڈیاز پیدا کرتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دیتے ہے اور ملک کی معیشیت کو مضبوط بناتا ہے تعلیم کی جو ہے ذریعے لوگ اب جو ہے حقوق اور فرائض سے بھی واقف ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم بھی ضروری ہے آج کل دیکھیے نا ہمارے گھر میں جب بھی ہماری کوئی بہن ہوتی ہے یا کوئی بھی جو عورت ہمارے گھر میں ہوتی ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں آج بھی ہم سوچ رہے ہیں یہ بات کہ ان کو جو ہے گھر کا کام کرنا ہے اور چاہے مطلب بڑی ہو جائے گی تو شادی کا
شادی جی جی بس یہیں مطلب یہیں تک بس سوچ لوگوں کی مطلب بڑھی ہوئی ہے زیادہ تر لوگوں کی جی جی مطلب لڑکیوں کو یہ ہے کہ پڑھاؤ لکھاؤ لیکن یہ اپنے معاشرے میں بھی دیکھیے کہ ہمارے مطلب جو ہمارے مطلب اسلامک میں بھی جائیے تو وہ حضرت کاتیجا جو تھیں وہ بھی کیا بولتے ہیں بزنس کرتی تھی اگر آپ مطلب پرانے طور پر پہ جائیں گے تو اس میں بھی آپ کو مطلب لڑکیوں کو ایسے نہیں باندھ کے رکھا گیا ہے عورتوں کو
جی
کہ وہ اپنی مرضی سے کر نہیں سکتی خرید فروخت کر تھیں بازار میں مطلب ان کا وہ رہتا تھا وہ مطلب سب جگہ آ رہی جا رہی اب جب بزنس کر رہی ہیں ویاپار کر رہی ہیں ہاں تو سب سے ملنا سلنا بھی ہوتا ہو رہا ہوگا لوگ کو لوگوں سے سے ہاں اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا ہاں اب یہ جو ہے یہ ہے کہ ہاں رہا آیا سوال پردے کا دیکھیے پردے میں رہ کے بھی لوگ کر سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم مطلب بے پردگی سے رہیں گے جبھی ہم اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں جی پڑھائی لکھائی کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم مطلب بالکل وہ ہو جائیں کہ اپنا مطلب کچھ بھی اچھا غلط نہیں مطلب صحیح طریقے سے زندگی جینے کا طریقہ سکھاتی ہے ہم کو تعلیم یہ ہم کو نہیں سکھاتتی کہ ہم ایے گھومنے لگے ل بے پرردگی کرنے لگے بےحرمتی کرنے لگے تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ آپ صحیح ڈھنگ سے زندگی جینے کا طریقہ سیکھیے
بالکل بالکل آپ نے بالکل درست بات بتائی دیکھیے اورنگ یہ جو ہے تعلیم کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے نہا ضروری ہے اگر ایک فارغ تعلیم حاصل کرتا ہے نہا تو صرف ف تعلیم یافتہ ہوتا ہے لیکن جب ایک عورت تعلیم حاصل کر ہیں تو پورا جو ہے خاندان تعلیم یافتہ ہوتا ہے تعلیم جو ہے یافہ ت اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتی ہے اور انہیں اچھی جو ہے جو ہے کیا کرتے ہیں شہری بناتی ہیں آپ نے جو فرمایا اسلام نے بھی جو ہے تعلیم کو بہت اہمیت دییا دی قرآن کی پہلی وہی کا پہلا لفظ اک رہا تھا جس کا جو مت مطلب پاڑو مطلب حضرت م وس نے علم حاصل کرنے کی بہت جو ہے فرمایا بہت جگہ فرماائے کہ علم حاصل کرنا ہر مسئ سلمان مرد اور عورت پر پرض ہے نہ کہ یہ فرمایا کہ ہر مرد پر فرض ہے عورت کے لیے بھی فرض ہے اور مرد کے لیے بھی
نک لیے بھی جی جی صحی فرمایا اپپ نے جی اور ہم کو زیادہ چانتی ہے جی تعلیم مطلب معلوم لیکن پتہ ہے کیا ہے اپنے معاشرے میں بھی کیا ہے تعلیم دیکھی جانکاری سب کو ہے علم ہے لیکن کام وہی کرنا ہے لوگوں کو یہ مطلب تھوڑا سا ہم کو بڑا مطلب افسوس ہوتا لوگوں کو دیکھ کے جک ہم کو مطلب سب چیز کی جانکاری ہونے کے بعد بھی ہم وہی غلط کام کر رہے ہیں اوپر والے کا خوف نہیں ہاں تو یہ جان کاری ہونے کے بعد بھی اگر انسان غلط کو غط نہیں کہ پا رہا ہے تو اس سے بڑا مطلب مطلب وہ نہیں ہے گناہ نہیں ہے سمجھیے
بالکل دیکھیے نا کیا ہوتا ہے بہت سے ملکوں میں جو ہے غربت سکولوں کی کمی استادوں کی کمی اور تعلیم سہولیات کی کمی کی وجہ سے کیا ہوئے بچے تعلیم سے محروم رہ جات ہیں کچھ علاقوں میں تو بچے جو ہے سے مزدوری کروائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سکول نہیں جا پاتے ہیں
اور پہلا ہے کہ یہ بھی ہے نا غریبی کا بھی ایک بہت بڑا مطلب اس کا ریزن ہے
ہاں
جی جو تعلیم جو نہیں بچے پا رہے ہیں جی لیکن آخری میں جی یہ ہے کہ جن کے پاس ہے مطلب صاحبی حیثیت ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کو تعلیم کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے
بالکل بالکل حکومت کو بھی کام کرنا چاہیے اور جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو بھی کام کرنا چاہیے اللہ اللہ تعالی میں علم حاصل کرنے کتافی کا تابق آپ سے بات کر کے جو ہے بہت ہی اچھا لگا امید ہے کہ آگے بھی اسی طرح کسی موضوع پہ بات ہوگی چلیے بیکھیے اللہ کےال اللہ
اللہ حافظ